وعلیکم السلام ال الحمد للہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسے ہو
میں بھی الحمد للہ ٹھیک ہوں اور اسکول میں جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا وقت اس نے مجھے کافی سوچ پر مجبور کر دیا
مجھے بھی وقت واقع اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم روز اس سے ا گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اکثر اس کی قدر نہیں کرتے
ہے لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے
صحیح کہا مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے مگر گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا
ہاں اگر کسی کا پیسہ کھو جائے تو وہ دوبارہ کام آ سکتا ہے اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ خریدا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک گھنٹہ ضائع ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے چلا ت
اسی لیے بزرگ کہتے ہیں یہ وقت سونا نہیں بلکہ کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے
وقت کی اہمیت اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر ہم روزانہ پڑھائی کے لیئے تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں تو اگزامس کے وقت پریشانی نہیں ہوتی
بالکل جو اسٹوڈنٹ سال بھر محنت کرتے ہیں انہیں آخری دنوں میں گھبراہٹ نہیں ہوتی جو لیکن جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ ایگزام کے قریب اکثر پریشان ہو جاتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت اچھی عادت ہے اگر ہم اپنے دن کا شیڈول بنا لیں تو ہر کام آسانی سے ہو سکتا ہے
ہاں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہر کام کا ایک وقت ہونا چاہیے اس اس سے زندگی مناظم رہتی ہے
اگر ہم صبح جلدی اٹھیں اٹھتے ہیں تو دن بھی لمبا لگتا ہے اور کہاں
بالکل صبح کا وقت پڑھائی کے لیے بھی بہت ب بہترین مانا جاتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ تازہ ہوتا ہے
وقت ہمیں صابر بھی سکھاتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی گزر جاتا ہے
اور جب خوشی کا وقت آتا ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا اسی لئے انسان کو ہر سال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیئے
پسند آئی وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی حالت ہمیشہ کی ایک جیسی نہیں رہتی
بالکل دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ قدرت کا سارا نظام وقت کی پابندی کا ثبوت ہے
کیسے
دیکھو نا سورج روز وقت پر نکلتا ہے اور وقت غروب ہوتا ہے موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں پیڑ پودے اپنے وقت وقت پر پل پھول اور پھل دیتے ہیں
واہ یہ بات تو میں نے اس نظریے سے کبھی نہیں سوچی تھی
اگر قدرت کا نظام وقت کے مطابق چل سکتا ہے تو انسان کو بھی وقت کا پابند ہونا چاہیئے
ہاں سکول وقت پر جانا ہوم ورک وقت پر کرنا اور وعدے وقت پر پورے کرنا انسان کی اچھی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے
جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں لوگ بھی انہیں ان کی قدر کرتے ہیں
بالکل اگر کوئی ہر جگہ ا ہر جگہ دیر سے پہنچے تو لوگ اس پر بھروسہ کرنا کم کر دیتے ہیں
اسی لے پنکچویلٹی کو اچھی عادت مانا جاتا ہے
وقت صرف کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ رشتوں کو مضبوط بنانے کا بھی ذریعہ ہے
وہ کیسے
اگر ہم اپنے والدین بھائی بہن اور دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو محبت اور یقین بڑھتا ہے
یہ بات بالکل درست ہے آج کل لوگ موبائل پر گھنٹوں تو گزارتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے نے کے لیے وقت نہیں نکالتے
ہاں کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کتنی تیزی سے نکل رہا ہے
لتا ہے کہ موبائل اور سوشل میڈیا وقت ضائع کرنے کی بڑی وجہ بن گئی ہے
میں رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سارا دن انیں میں گزا گزر جائے تو نقصان ہوتا ہے
بالکل اسی لیے ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت ہونا چاہیے
کو کامیاب بناتا تا ہے
اور وقت کا غلط استعمال انسان کو پچھتاوا دیتا ہے
میں نے میں نے کہی لو وہ کہتے سنا ہے کہ آ کاش ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہوتا
ہاں کی جب وقت گزر جاتا ہے تب اس کی قیمت اور زیادہ سمجھ آتی ہے
اسی لیے ہمیں آج ہی اس سے وقت کی قدر کرنی چاہیے
کدے بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا
اور جو اس کے ساتھ چلنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی میں آگے بڑھتی
ت بول وقت ہمیں تجربہ بھی دیتا ہے ہر گزرتا ہوا سال ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھا کر جاتا ہے
بالکل بچپ ن ا جوانی اور بڑھاپا سب وقت ہی کے مرحلے ہیں
اور ہر مرحلہ اپنی اہمیت رکھتا ہے
اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے
لگتا ہے کہ اگر ہر انسان روز صرف ایک گھنٹہ بھی کسی مفید کام میں لگائے تو اس کی زندگی میں بہت بہتری آ سک ت ہے
چھوٹے چھوٹے قدم ہی بڑی کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں
ٹا بون ج گ نلااؤ آ کا مطلب ہے کہ ہمیں محنت ك ساتھ صابر بھی کرنا چاہیے
بالکل سابر اور وق خت مل کر انسان کو کامیاب کا کامیابی تک پہنچاتا ہے
میں ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں
یہ بات مجھے بہت پسند آئی وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی
ہاں ہمیں ہمیشہ وقت پر سونا وقت پر کھانا وقت پر پینا چاہیے تاکہ ہم آگے جا کے اپنے بچوں کو بھی وقت کی قدر کرنا سکھائیں
بالکل دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے
جب ہم وقت کی قدر کریں گے تبھی وقت ہم وہاں سے اپنی اہمیت کا کردار ادا کرنا سکھائے گا
مجھے لگتا ہے کہ قدرت کا سارا نظام وقت کی پابندی کا ثبوت ہے
ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ وقت جو ہے وہ انسان کوو ہر کسی وقت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے غلط کاموں سے دور رہنا چاہیے ہر کوئی کام جو ہے وہ اپنے وقت پر ختم کرنا چاہیے
دیکھو نا سورج روز وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر گروب ہوتا ہے موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں پیڑ پودے اپنے وقت پر پھل اور بول دیا
ہاں یہ تو صحیح بات ہے وقت وقت کی بات ہے کسی کے پاس آج پیسہ تھا کسی کے پاس کل پیسہ ہے یہ تو سارے وقت کی ہی کھیل ہے دپ یہ ن موموج سےس نرا پچ پ کم س ہمیں وقت کی قدر ہمیشہ کرنی چاہیے اپنی زندگی میں
جو لوگ وقد کی قدر کرتے ہیں لوگ بھی ان کی قدر کرتے ہیں
ہاں یہ صحیح بات ہے جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت ان کی قدر کبھی نہیں کرتا ہے اسی لیے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہر کوئی کام اپنے اپنے وقت پر ہمیں ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم وقت کا پورا استعمال کر سکیں اور ہمارا وقت دقت بھی ضائع نہ ہو
بالکل صبح کا وقت پڑھنے کے لئے بھی بہت بہترین مانا جاتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ تازہ ہوتا ہے
صبح شادی کا وقت ہمیشہ پڑھنے لکھنے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ صبح نیند سے اٹھتے وقت ہمارا دماغ ایک دم تر و تازہ ہوتا ہے اور ہمیں یاد بھی رہتا ہے ك ہم نے کیا پڑھا
اور جب خوشی کا وقت ڈالا ہے تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا اسی لیئے انسان کو ہر سال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
ہاں ہمیشہ انسان کو وقت وقت پر شکر ادا کرتا رہنا چاہیے تاکہ خراب بھی اس سے راضی ہو
مجھے لگتا ہے کہ موبائل اور سوشل ل میڈیا وقت ضائع کرنے بڑی وجہ بن گئی ہے
آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں وقت ضائع کرنے کا سب سے بڑا بچوں نے جو سہار لیا ہے وہ موبائل فون اور ٹی ویز کا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا جو قیمتی وقت ہے جو پڑھائی میں ہونا چاہیے تھا ان کا دماغ کھی کود میں لگا رہتا ہے موبائل میں گیمس کھیلنے میں لگا رہتا ہے
اگر موبائل فون کا استعمال حد میں رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سارا دن انہیں ہی میں گزر گزر جائے تو مشکل ہوتا ہے
ہاں ہمیں وقت کا وقت کی قدر اپنے گھر والوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو اپنے بھائی بہنوں کو ہمیشہ کی قدر ان کی وقت کی قدر سکھانے کی ضرورت ہے
اج کی گفتگو سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے
ہاں وہ تو صحیح بات ہے ہم میں اللہ اللہ ہم میں اپنے وقت کو اچھا اھا اور مفید کاموں میں لگانے کی توفق دے
امین چلو اللہ حافظ